السل وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
بس ٹھیک بڑھیا آپ سنائیں
بس میں بھی خیریت سے گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابو ٹھیک ہے
جی جی بالکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے اور آپ امید کرتے ہیں آپ کے امی ابو جان بھی ٹھیک ہوں گے
سب سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا بتائیے کیا کر رہے تھے دن بھر
بس کچھ نہیں بیٹھے ہیں بے روزگار
کیوں کیا اب نے بولا تھا کچھ کریں گے ادھر ابھی بھی کچھ نہیں کیا
ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ یہ بے روزگاری نا بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے آپ کیا کر رہے ہیں
بالکل بالکل بے روزگاری تو بہت پرابلم ہے اس سے تو انسان کو ٹینش ہوت تا ہے آئیس بالکل
دیکھیے آج کے دور کے حساب سے تو سب سے بڑی ا یہ سمسیا بے روزگاری ہے
بالکل یہ تو بہت بڑی سمسیا ہے صحیح کہا آپ نے
مونو کے لیے تو حد سے زیادہ کئی مطلب نوجوان تو اس سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں
بہت کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل تو نس نصب سے پاپولیشن جو ہے نا ڈپریشن ن میں ہے کیونکہ بے روزگاری کی وجہ سے
جی بالکل دیکھیے کیا ہے نا کہ آج کل نا آج کل تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کئی نوجوان نوکری کی تلاش میں ہیں مطلب سالوں تک انتظار کرتے رہتے ہیں
بالکل بالکل
اور کئی لوگ تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں ملتی ہے اور کچھ جگہ نوکریوں کی تعداد ہی کم ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کہی تو بے روزگاری آج کل بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکی ہے نوجوانوں کے بالکل
صر صورت حال سے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں
جی جی صحیح کہا آپ نے
جی دیکھے بے روزگاری کی وجہ سے جی بے روزگاری کی وجہ ہے کہ مطلب تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی
بالکل جی جی صحیح کہا آپ نے آپ کا تو میں آپ ہی کہ اب انسان کیا کرے گا اب یہیں سے جا کے تو نہیں کر سکتا نا
اں جی جی بالکل ہاں
مجھے لگتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی تعلیم کے مطابق نو کری نہیں ملتی ہے نا جیسے کچھ بھی مطلب آئے بچارے بڑی بڑی ڈگریاں کری کر کے ہوئے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج
جی بالکل دیکھیے مطلب یہ جو تیزی سے بڑی ہوئی آبادی ہے نا اسے کیا ہوتا ہے کہ کام روزگار کے موقع ملتے ہیں اسکل کی کمی اور کچھ علاقوں میں تو انڈسٹریز کا نہ ہونا اس کے اہم اساب ہے
بالکل جی جی
اور کیا ہے کہ کئی لوگ صرف سرکاری نوک
اور اب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بے روزگاری اس لیے بھی ہے کیونکہ کیونکہ میں آپ کو ب بات بتاؤں نوکریا میرٹ پر نہیں سفارش اور رشوت پر بھی آدوں کو مل
جی جی جی بالکل بالکل
ہاں بالکل تو مجھے لگتا ہے اس میں دیکھو لوگوں کے پاس تو بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کمپنیاں ان کو نہیں لیتی ہے کمپنیاں ان کو لیتی ہے جن کے پاس کیا بڑے بڑے ادا کاری جو ہے وہ انیں کو لیتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں
جی جی بالکل اور کیا ہے نا کہ بے روزگاری کی یہ وجہ ہے کہ کئی مطلب لوگ جو ہے وہ صرف سرکاری نوکری کے لیئے انتظار کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کام کرنے سے ہچکات مطلب ہچکاتے ہیں اس سوچ کو بھی مطلب بدلنے کی ضرورت ہے
یس یس یہ تو بہت بڑھیا بات کہی آپ نے تبھی تو شاید مجھے لگتا ہے بے روزگاری بڑ رہی کیونکہ لوگ تو پرائیویٹ سیکٹروں میں جانے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوت وہ بولتے ہیں نہیں ہمیں گورنمنٹ جاب چاہے گورنمنٹ جاب چھ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سیک اب تک بھی ٹھیک ہے ہمیں اپنا بزنس کھولنا چاہیے چھوٹی چھوٹی کاموں میں اتنی بے روزگاری نہیں آئے گی بٹ کیا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ اسی میں پھنسی پڑی ہے کہ نہیں گورنمنٹ جابس چاہیے وو یہ
اب میں اپنی بات کروں نا تو بے روزگاری کا مطلب بے روزگاری اتنی گندی چ مطلب یہ سمسیا ہے کہ بے روزگاری کا اثر صرف مالی حالات پر نہیں پڑتا بلکہ انسان کی ذہن صحت پر بھی پڑتا ہے
بالکل بالکل صحیح کہا تبھی تو اتنے سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھائی جاتی ہے
ہاں وہ تو ہونا ہی نا وہ ہونا ہی ہے کہ کیونکہ جب کسی کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے تو وہ فکر اور ٹینشن میں رہتا ہے
بالکل بالکل بڑھیا بات کہی آپ نے
اور کبھی کبھی تو اس وجہ سے گھر کے اندر جھگڑے بھی بڑھ جاتے ہیں کے اور خود ا مطلب ا آدمی کم ہو جاتے ہیں
بالکل اور میرے خیال سے اگر نوکری نہیں ملے گی تو نوکری کا تو کاروبار کا ذہن بنانا چاہیے ہے نا
جی جی بالکل بالکل
اور بے روزگاری مجھے لگتا ہے وہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے جب تک نوجوان کو عزت کا روزگار نہیں ملتا ہے نا تب تک ملکی تر ملک ترقی نہیں کرتا ہے ہاتھ پر ہاتھ د دہرے بیٹھنے سے تقدیر نہیں بدل تی ہے محنت کرو اللہ رزق کا وعدہ کرتا ہے نا
جی بالکل بالکل بالکل صیح لیکن کیا ہے نا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ نئے روزگار کے لیے مطلب موقعے پیدا کریں انڈسٹریز لگائیں اور نوجوانوں کے لیے ٹریننگ پروگرامس چلائیں ساتھ ہی اسکولوں اور کالجز میں بھی اسٹوڈینٹس کو صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلس اسکلس بھی سکھانی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے کچھ روزگار کر سکے اپنا
جی بالکل گورنمنٹ کو بھی چاہیے دیکھو آج یہ جو سمسیا چل رہا ہے اوپن میرٹ کے ریلیٹڈ جیسے گورمنٹس ابھی جو یہ پوائنٹ زیادہ رکھتے ہیں اوپن میرٹس والے بچے ختم ہو گئے ہیں ا اور وہ جو پوسٹز زیادہ کہ جو امتحانات میں یہ جو وہ سرٹیفکیٹ والے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ لی تے ہے اس کا اب کمپیئٹ اوپن میرٹس والے انہوں نے اپنے آپ کو بے چاروں نے ختم کیا ہوتا ہے کسی ایگزام کے لیے تو ان کو چاہیے کہ ان کو اوپن میرٹ کے لیے یہ ایکسٹرا سیٹ س رکھنی رکھنی چاہیے تاکہ ایسے بے روزگاری نہ بڑھے ہے نا
ہاں اور اور یہ ہے کہ مطلب ا گورنمنٹ تو کر ہی رہا ہے لی کن نوجوانوں کو بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں ہر وقت صرف ایک ہی طرح کی نوکری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنے کے لیے موقع ملے یا کوئی نئی اسکل سیکھنے کا موقع ملے تو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے
جی جی صحیح بات کہی ہے آپ نے بالکل
آ آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے گھر بیٹھے بھی کئی لوگ کما لے کما رہے ہیں ہے نا آن لائن کنٹینٹ کریشن آن لائن ٹیچنگ اور دوسرے سر کے زا ذریعے بھی لوگ اپنی کمائی کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور نئے موقعوں کی تلاش کرنی چاہیے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
ہے نا کے مطلب ہم خالی گورنمنٹ نوکری پہ ڈیپینڈ نہیں رہ مطلب رہ سکتے آبادی بھی اتنی ہے کہ گورنمنٹ کس کس کو نوکری دے گا
کس کو وہ دے سکتا ہے کسی کو بالکل
آ وہی ہے
اور مجھے لگتا ہے اور جو آپ نے بے روزگاری کی بات کی اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہے دیکھو اس سے اگر ہمارے ملک میں زیادہ بے روزگاری ہے تو ملک میں غربت آ سکتی ہے پھر جرم بھی زیادہ ہوتے ہیں جیسے چوری ڈھاک کہ فراڈ یہ بھی بڑھ جاتے ہیں یہ تبھی بٹ تے ہے جب بے روزگاری ہوتے ہیں لوگ ڈپریشن جیسے نوجوان ماںیں سو کر خود کشی کر لیتے ہیں آوم اور اب جیسے فار کہتے ہیں نا اگر کسی کا دماغ فارغ بن جاتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ دماغ شیطان کی دکان بن جاتا ہے
بالکل میں اپنی بات کہوگا نا تو میں مطلب میں تو بہت مطلب مایوس ہوا تھا کہ میں میں میرے پاس اتنی ساری ڈی گریہ یہ وہ میری نوکری نہیں لگ رہی گورنمنٹ نوکری نہیں لگ رہی ایسے ویسے لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں نا ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے محنت میں دیکھئے محنت صبر اور لگاتار کوشش کرنے والے لوگ اکثر اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں
بالکل بالکل
ہر ناکامی سے کچھ نئے سیکھنے کو ملتا ہے
اور مجھے لگتا ہے اگر بے روزگاری بھی ہے تو میرے حساب سے اس کے ہاتھ میں بھی ہے دیکھو جیسے کہ اگر ڈگری کے ساتھ ہم کمپیوٹر کریں گے سلائی کریں گے موبائل ریچارجنگ یا الیکٹریشن کا کورس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکت تا ہے دس ہزار سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے اس سے مطلب ہم شرم ورم نہیں مطلب ہمیں شرم چھوڑنی چاہیے ہمیں نہیں وہ یہ رکھنا چاہیے دماغ میں کہ میں کیا کروں گی یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن ہمیں شرم چھوڑنی چاہیے
جی
یوٹیوب سے ان سان کب آن لائن پیسے کما سکتا ہے انسان حکومت کو انٹرسٹ ٹری لگانے کے لیے سہولت دینی چاہیے ہے نا جدید کاشتکاری سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہو سکتی ہے
جی دیکھیے کیا بولتے ہیں کہ بے بے روزگاری تو ایک بڑی س سمسیا ہے لیکن اگر کیا بولتے ہیں بے روزگاری تو ایک بڑی سمسیا ہے ہی لیکن اگر گورنمنٹ سماج اور نوجوان مل کر کام کہے نا نئے اسکل سیکھیں اور محنت سے آگے بڑھے تو اس مسئلے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے
بالکل بالکل
ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیشہ اپنی مطلب بہتر بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے
بالکل
مطلب جس چیز جس فیلڈ میں آپ کرتے ہو وہ مطلب کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے ڈپریشن میں نہیں جانا پریشانی نی ہو ہونا اس سے
بالکل بالکل ہمیشہ یاد رکھ نا چاہیے کہ بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے چھوٹا کام کرنا آ ہنر مند ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے
بالکل بالکل
ڈگری کے ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے تو تبھی بے روزگاری کا بہترین جو کہ بہ روز کری کا بہترین توڑ ہے
جی جی بالکل دیکھیے مطلب بے روزگار آج کل کے والدین بھی کیا کہتے ہیں کہ ا فلانے کے لڑکے نے اس سے مطلب گورنمنٹ نوکری پا لی اس فلانے کے لڑکے نے پڑوس والے لڑکے نے اس طرح گورنمنٹ نوکری میں یہ سیٹ حاصل کی تم کیا کرے اس وجہ سے بھی کافی حد تک بچے کیا ہے مطلب نوجوان ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو مطلب ان کو بھی سمجھنا چاہیے
کابلش مجھے شاید گھر والے کال کر رہے ہیں میں آپ کوسی بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے امی ابو کو سلام دینا خدا حافظ
اوکے اوکے اللہ حافظ